ج اللام و ععلیکم بھائی چا
وعلیکم السلام آپ کے گھر میں امی ابی ابو خیریت سے سب
جی بھائی جان آپ امی ابوبٹھیک ہیں بھائی جان
جی ہمارے یہاں سے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے میں آپ سے آ سوچا تھا کہ ایک ٹاپک ہے میرے پاس سے بات کہی جا سکتی ہےاں
جی جی
وجینین کلینز بس
جی جی
تو دیکھیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہائجین کا بالکل دھیان نہیں رکھا جاتا آج کے سمے میں جتنا ہو سکے
جی جی جی ہائیجین کا بالکل بھی جو ہے دھیان رکھ بھی رہے لوگ اچ
ہیلو جی بھائی ج آپ نے دیکاا دیکھی ہجین کا بہت زیادہ دھیان رکھ آپ نے دیکا ہوا آ کوئی بھی فاسٹ فوڈ کےس کہیں بھی جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے کو ان کے پاس جو صاف صفائی والا کپڑا ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے
جی بھائی جان جی بھائی جان یہ چیز ہے
چیز ہے وہ چیز ہے اور بالکل بھی صاف صفائی کا دھیان
نہیں رکھا جاتا مجھ
نہیں رکھتے وہ لوگ
جی
جی اور میں آپ کو ایک چ اور اور بتانا چاہوں گا کہ نہیں دیکھو آپ یہ دیکھا ہوا کہ وہ جو سموسے کھانے جاتے ہوئے آپ کبھی
جی بھائی جان جاتے ہیں
تو وہ ایک کڑھائی میں کتنی بار بخر ایک تیل میں کتنی بار چلتے ہیں وہ تلتے رہتے تلتے رہتے پورے دن ایک ہی تیل کو لوٹا لوٹی کرے
جی لگ بگی ت تھار پائ جے
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی کڑھائی کتنی کالی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے صاف صفائی کا دھیان نہیں دے پاتے
جی بھائی جان وہ چیز یہ آج کل بالکل بھی جو اگر ہم نے ایک اچھی ا اپنے باڈی کو ٹھیک رکھنا تو کبھی بھی اس چیز سستی دیکھ کر بت کائےیں چیز میں صاف صفائی ہونی چاہیے وہی سے چیز کھائائےیں جو بھی کھانا ہے ادر وائز باہر سے آپ کچھ کھائی نا گھر کا کھانا سب سے بیسٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز کھانی ہے آپ گھر پہ کھائیں ہاں جی
جیسے کہ آپ نے دیکاگا کہ ریسٹورینٹ میں ہم جاتے ہیں کبھی تو آپ نے ان کا جو جہاں پہ وہ فوڈ بنتا ہے کچن کاؤنٹر آپ نے دیکھا نہیں ہوا آپ کے سامنے بس پریزنٹیشن ہوتی ہیں اور کھانا
جی جی جی جی بھائی جان ہمیں وہاں جی جی جی جی بھائی ہمیں ہمیں وہاں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہا اس میں کیا ڈلا ہوا ہے ہمارے پاس سامنے کچھ بھی نہیں ہے پر وہی وہی چیز اگر ہم کمپیئر کریں اپنے گھر سے تو ہمارے گھر پہ ہم کیا کھ رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں کتنا چیز یوز کر رہے ہیں کیا چیز یوز کر رہے ہیں وہ ایکسپائری ہے یا وہ ایکسپائری نہیں ہے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے
ایک بات اور بھی تو ہے جی ایک بات اور بھی تو دیکھیے کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ سبزیاں ہیں ہر چیزیں وے دھوتے نہیں ہیں بالکل بھی ایسے ہی بنا دیتے ہیں ایک دم اور ہمارے گھر میں ہم دیکھا ہوگا اگر امی ہماری کچھ بناتی ہیں تو تو چار بار ہاتھ دھوتی ہیں سبزی دھو
جی جی جی جی ہر جگہ کا الگ جی جی جی وہ لوگ لوگ ہی صحت کے ساتھ ایک طرح سے کلوڑ ہی کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اسی پہ نہیں کریں گے تو آنے والے ٹائم میں
بالکل بالکل
جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں ب بیکار ہی ہو جاتی ہے وہ صرف آپ کو ٹیسٹ سرو کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو آج کل بہت ساری چیزیں آتی ہے
بالکل س ہمارے اور ایک بات اور بھی تو دیکھی آ نے ہماری ممی یہ جیسے کہ آپ نے دکھا ہوا کہ کبھی کبھی اڑد کی دال ہو گئی یا پھر چاول امی ہویں لاتی تی گھر میں تو وہ چھت پہ دھوپ میں دیکھتی ہیں کہ کوئی اس میں گھون تو نہیں ہے آپ کے ریسٹورینٹ والوں کے پاس اتنا ٹائم ہے وہ تو ایسے ہی بنا دیتے ہوں گے بنا دھوئے یہاں پہ تو ہر بار چیز دوئی جاتی ہے اچھے سے بنتی ہے سب چیز
ب ہر چیز ہے اگر ایک چ کافی جگہیں ایسی ہے ریسٹورینٹ ہیں جہاں پر ہر چیز مینٹین کرتے ہیں تو وہ چیز صحیح بھی لگتی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا پتا چل بھی جاتا ہے لیکن کافی جگہ ایسی ہے جہاں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا
وہی والی بات ہے نا لوگوں کو بہت چیز ایکسپینسو لگتی ہے بہت
جی جی بھائی جان لیکن اگر آ کو کوئی ایکسپینسو سرچ کر رہا ہے اس اس سے یہ بھی کبھی بلیو نہیں کر سکتے ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس پہ کہ اگر وہ آپ کو ایکسپینسو کچھ دے رہا ہے تو وہ آپ کی ہائیجین کا دھیان رکھ رہا ہے کیونکہ آپ کیا ہوں گے سامنے کچھ نہیں ہو رہا ہے نا ساری بات تو یہاں آتی ہے آپ اگر کسی کہ آپ کے ایف سی میں جائیں گے آپ کسی اس میں ہوٹل ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کے سامنے صرف ایک چیز سرو ہو رہی ہے آپ کو یہ نہیں پتا اس میں ڈالا کیا گیا ہے یا میں کیا چیز کیا ہے ڈالیے کیا چیز نئی نئی
بالکل بالکل جیسے آپ نے کے ایف سی کی بات کری تو اس میں بتان چاہوں گا جیسے ہم نے کے کے ایف سی کی جو بات کری ہے جیے ہمیں ہمارے آگے مان لیجیے چکن کا کوئی فیس آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو فرائی کا لیگ پیس آ رہا ہے ایک
جی
تو آپ اس چیز کا وشواس تھوڑی کر سکتے ہیں کہ وہ پیس جو ہے انہوں نے وہ پیس جو ہے چکن جو ہے وہ جوب بنا تھا تو وہ بیمار نہیں ہوا کیا ہوتا ہے نا بیمار کو مار دیتے ہیں اس سے کتنا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے
ج بھائی جن یہی تو تھا کہ آج کل لوگوں نے لوگوں کی صحت کو ان چیزوں کو پیسے کے تو کمپیئر کرنا شروع کر دیا بس صرف لوگوں کو پیسے کے علاوہ کسی چیز سے ہو رہی ہیں کس بندے کے ساتھ کیا کیونکہ ان کو یہ چیز ہے کہ ہمیں تو ہم تو اپنی طرف سے یہ کر رہے ہوں میں تو پیسے کا مطلب ہے اگر اگلا بندہ ہے جب ایک بار کچھ کا لےا تو آپ وہ وہ پروف تھوڑی کر سکتے کہ میں نے یہاں سےکھایا تھا یا انہوں نے یہ کر دیا اگر کوئی چیز کچھ کچھ وہ جائے گا نہیں ادھر وہ کیونکہ آج کل کےوگ مٹٹیلٹی ایسی ہے
ہوں
اسی کا دھیان نہیں دیتے لوگ سستے کے کروئے جو ہے اپنی صحت کے ساتھ کھیل لیتے ہیں ساری بات جی بھائی جان
دیکو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا نا کہ اگر د آج کل آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو پانی کے پتاسے والے ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گندے ہاتھوں کو ہی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پتاسے میں نکالنے کے لیے بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے کہ کیا ہوگا اس سے بیماری کیا ہوتی ہے کیہ نخونوں کے اندر آپ کو پت کتنے ویٹ کے لیے ہوتے ہیں
جی بھائی جاریے تو
ٹھیک ہے اور وہی چیز کو ہم کھا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کہاں سے آ رہا ہے
جی بھائی جن یہی تو ہے کہ مطلب آج کل لوگوں نے جی
وہی چیز ہے نا ہم پھر پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کہاں سے آ رہا ہے ٹیسٹ یہاں سے آ رہا ہے جی
ہاںاں یہ بھائی جان کو ماشاء اللہ کافی خطرناک بات کری ہے آپ نے جی پر یہ ہے اگر ہم اپنی صحت کا خود دھیان رکھیں گے تو کوئی بھی ہماری صحت کا دھیان نہیں رکھتا کیونکہ دیکھیے آپ کیا پریفر کرتے ہیں کسی بندے کو اگر میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا پرریفر کریں گے کہ ہمیں باہر سے کھانا چاہیے یا ہوم میڈ کھانا چاہیے
دیکھیے آپ ہاتھ سے کھانے میں کو غلط نہیں بولوں گا میں کیونکہ اگر آپ
نہیں نہیں نہیں بھائی جان آپ نے غلط سنی ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیں باہر سے کھانا چاہیے یا گھر سے گھر کا فوڈ کھانا چاہیے
دیکھیے گھر کا ہی فوڈ کھا رہے تھے گھر کے فوڈ میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو ایک چیز اور ایک اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ آپ دا گا کہ مرچیں ہیں یہ مسالحہ ہے ہمارے پاس تو یہ اگر ہمارے گھر میں کھڑا آ کے پستا ہے مصالحہ تمام دستے میں
اچھا
تو یہ چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمام رستے میں کھڑے ہیں پیستا ہے مسالہ اور وہاں پر جو مشینوں میں پستا ہے اس میں کہہ رہا ہوں ایک مشین میں چوہا آ جائے ارے میں کہہ رہا ہوں پستتی والی مشین کے اندر کوئی جانور آ جائے کچھ آ جائے چھوٹا کا
جی بھائی جان جی بھائی جان اس وہیی وہی تو چیز ہے ہم اپنے گھر پہ جب کچھ بنا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے ہر چیز کی جانکاری ہے کہ ہم نے اس میں نمک کتنا ڈالا ہم کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نمک کتنا ڈالا لیکن باہر جب آپ کچھ کھانے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں پانی کونایوز ہوا ہےیا اس میں کیا چیز کیا یوز ہوئی ہے آپ کو کچھ نہیں دکھایا جائے گا آپ کو صرف آپ کے سامنے آپ نے ایک ڈ ڈش آڈر کر دی تو پرزنٹیشن آپ کے سامنے ہو جائے گی اب اس کے اندر چاہے کچھ بھی ہو انہ اس چی سے ملبہ پریزنٹیشن آجل آ نے دکھا جو وہ بکتا ہے یہ جی والا جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے آج
بالکل صحیح فمایا آپ نے یہ چیز تو ہے ہی
ہاں بھائی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو وہی چیزیں کوشش جی جی جی
سما سا
جی ایسا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں یا جن کو بھی ہم جانتے ہیں ریلیٹیوس ہو گئے ہمارے اب کو ادے پرریفر بھی ایک کرنا چاہیے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ٹھیک ہے آپ باہر دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کوشش کرو کہ اس چیز کو گھر میں کھائےیں اگر آپ باہر کھانا چاہتے ہیں تو ہائیجین کا دھیان دے کہ جی جی اگر آپ اسٹریٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں نا آج کے ٹائم پہ جی جی اگر آپ اسٹریٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں نا تو وہاں پہ وہ وہ چیز چیک کرے کہ وہ بندہ یوز کیا چیز کر رہا ہے وہ آپ کا ح کیا چیک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو پے کر رہے ہو تو آپ کہا گ کہ آپ اس سے ہر چیز کی ہر چیز دیکھو جی جی بولیے
جیسے کہ ہی فاسٹ فوڈ کو دیکھیے میں کہوں گا جتنا ہو سکے اوائڈ کریں اب میں کہہ رہا ہوں فاسٹ فوڈ بھی اگر آپ کو بنوانا تو گھر پہ بہت اچھے سےنکا ہے آج کل بہت سارے آپن آئے ہیں ہیلدی چیزوں سے جیسے کہ پہلے میگی صرف میدی کی آتی تھی واٹا میگی آ گئی ہے
جی جی بھائی جان
ن نئی والی باتیں نا جتنا ہو سکے صف سفائی کا دھیان دیں اپنے ٹیبلس کو صاف رکھیں گھر میں تو صاف سفائی رہتی ہمارے تو اس لیے باہر کیا اس بات کا دھیان رکھے کہ باہر کیا وہ صاف صفائی مل پا رہی ہے اور اگر الحمد للہ مل آ رہی ہے تو آپ بالکل وہیں سے پھول لیں دکھایا اس چیز میں کوئی دقت پریشانی والی بات نہیں ہے
جی بھن وہ تو ہے جہاں صاف صفائی مل رہی ہے وہاں پر کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے جی جی
میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے دیکے اپنے آس پاس صف صفائی رکھنی چاہیے میں کہنااوں ویسے بھی صاف صفائی رہنی چاہیے آپ نے دھا ہوا کہیں بیٹھتے ہیں ہم کچھ چیزیں ہر چیز میں صاف صفائی رکھتے نہیں رکھتے ہیں
جی جی بالکل رکھتے ہیں صاف صفائی کے بنا تو پھر وہ چیز ہم اپنے صحت کے خود ہی کلواڑ کر رہے ہیں نا بھیا
بالکل بالکل صاف صائی کے بنا کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے
جی بھائی جان صاف صفائی بہت جی جی بہت امپورٹنٹ ہیں بھائی جان
پاس بھی دیکھ ل جتنے بھی ہو سکے آپ کے گھر میں امی ہیں ابو ہیں اپی ہیں ان سب کو کہیں کہ دیکھیے جتنا بھی ہو سک کہ صف صفائی کا دھیان رکھیں ہائجین کا دھیان رکھیں ہائجین کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے دیکھیے کیونکہ اگر ہم ایسی کوسی چیز کو کھاے ہیں فروٹ ہمیں ملتا ہے اسے ہمیں دھو کے کھانا چاہیے یہ نہیں آیا گھر میں آپ نے اٹھ اٹھایا ایسے آم چھیلا اور کھا لیا کھٹا کھٹ کٹا کھٹ نہیں دیکھیے اسےا انہیں پانی سے دھوئیں آرام سے پانی سے دھوئیں اچھے سے کھائے دیکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پکچر آئی تھی ناک پکچر اس میں وہ کیچڑ سے کہیں گیلا ہوگایا تھا نائک جی تو انہیں دودھ سے دلایا تھا کیہ ہائجین کا دھیان بہت دیا جیاا ہے اے
جی جی بھائی جان کافی اچھا ایگزام جی بھائی جان کافی اچھا ایگزامپل دیا آپ نے ماشاء اللہ آپ کو خوب برکت فرمائے
بالکل یہی چیزیں ہیں کہ دیکھیے آپ س جتنا ہو سکے اتنا دھیان دیں ہائجین کا دھیان دے اپنے آس پاس کے ایریے میں جتنا ہو سکے اتنی صاف صفائی رکھیں گے کیونکہ دیکھیے ہم صاف صفائی رکھیں گے تو چیزیں ٹھیک رہیں گی ہمیں کوئی بیماری نہیں رہے گی ہماری باڈی کوئی پرابلمس نہیں ہوں گی یہ تو ہے ہی نا اور ان سب چیزوں کا دھیان رکھنے سے یہی سب چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں کی صاف صفائی کا دھیان رکھ لیا آپ نے اپنے کھانے پینے کو دوتے تھے ہر چیز کو کاتے ٹائم بہ دھیان سے دیکھا کہ دھونا ہے پلیٹ دھونی ہے یا پھر اسکون دھ ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے باقی یہ کہ الحمد للہ دیکھیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر کبھی کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے ابھی کے لیے خدا حافظ
خدافظ بھائیا
اور